آپ کان پہ رکھو نا میں بولوں گا نا جب یہ بات ختم ہو جائے گی نا اس کے بعد ہی ویریفکیشن پروسیس آگے بڑھتا ہے اس کو بھی لگانا یہ ہے تو ہم نے جب یہ نا میٹنگ تھی نا صبح
ہاں
نہا میٹنگ پہ ہم نے وہاں پہ بات کی مینیجر وہیں پہ تھا اس کے بعد اس کوئی نہیں
کیا
اکاؤنٹ ویریفیکیشن کے لیے ٹول فیس اس نے لیکن سبمٹ نہیں کیا تھا اس نے آگے نہیں بڑھایا تھا یہ اور آپ ٹھیک ہو
دو
آپ گئے تھے ادھر گھومنے پھر
ہوں
کوکرناگ ہے تھ ہ سو یہ یہ تو خود بھی کچھ نہیں کرے گا دوسرے کو بھی کچھ کرنے نہیں دے گا ہے صحی بات سی رہا ہوں چلا یہ ایک جینیین پلیٹ فم میں چلو اندر بت کرتے آ ج یہ س اور آپ کتنے بجے نکلتے ہو آفس آج کیا پکایا تھا ج چ ب د پیاز پکائے تھے اچھا ٹھیک پیاز کے ساتھ کیا پکایا تھا
پات وڈ بس چوک سے
اچھا ٹھیک اچھی بناتا ہے وہ وہ کتنے میں بھیج طے کرلو اور د بتان چل چک چالیس روپئے میں چالیس روپئے میں کلو ارے کیا کے تین سو یعنی تین سو روپے میں بیچتا ہوں تین سو تین سو تین سو روپے اس کی ریٹ ہے نا تین سو تو آپ نے آپ نے لایا ہوگا سو گرام سو گرام میں ہوگا چالیس اور ہاں ان کو کرنے تو یہ اور گڑی کا کیا کیا جو آپ نے لائی تھی بوٹ کی وہ گڑی اس کا کیا کیا پھر آپ نے اچھا ٹھیک اس نے پھر وہ ٹھیک کر کے نہیں دی نہیں کر کے دی اس کو دینا تھا یہ واپس کم از کم یہ سولہ سو بچ جاتے آپ کے
ٹائم بھی نہیں ملتا
ٹائم نکالنا پڑتا ہے ٹائم کہ ملتا ہے ٹائم نکالنا پڑتا ہے ان سب چیزوں کے لیے
اوکے پھر
یہ کہاں سے لایا تھا یہ ڈیک اتلان کا یہ ٹراؤزر
سران
خرا ناگرس آن لائن نہیں لاق تھا اس میں وہ بھی جیکٹ بھی ادھر ہی کرارا نگر سے
ہاں نہیں یہ میں نے اس سے مانگ
آن لائن کتنے میں پڑتا ہے اور اسٹور پہ کتنے میں ملتا ہے آن لائن نہیں دیکھا آپ نے گیارہ بارہ سو روپئے انہوں نے کتنے میں دیا سترہ سو میں
نیو سکم
پندرہ سو چودودہ سو دو دو سو روپے کا فرق پڑتا ہے اور بتاؤ آج گھر کتنے بجے نکلنا ہے آفس سے
سب پانچ
پانچ بجے نکلنا اچھا ٹھیک میری آواز آ رہی ہے ابو ہاں تیز آ رہی ہے اب اچھا اچھا اور آپ نے فٹ بال کا میچ کل دیکھا ہے فائنل
نہیں کرنا چیزی تھا
ہاں ارجنٹینا نے ہارا ہے وہ فائنل میچ ملب ان داری ہو س میں لیکن یہ وہ یہ جو رونالڈو کی ٹیم ہے وہ آگے ہی نہیں کبھی بڑی کسی کسی بھی ایئر میں اس نے نے کچھ بھی یہ پروگریس نہیں دکھایا وہ خود خالی ایک بندہ کھیلتا ہے بس
جچھ میں نہیں دیکھتا ہوں زیادہ وہ
اچھا کر اچھا وہ کرکٹ دیکھتا ہوں
رستے میں دیکھتے ہیں جب
رصم دیکتے ہ وہ کتنے بجے چاقو ہوتی ہے رس میں
روز چل رہےتے ہیں یوٹیو پہ دیکھتے ہیں
اچھا یوٹیوب پہ لائو ہوتی ہے کہ وہ آپ لائیو نہیں دیکھتے ٹی وی پہ کس چینل پہ آتی ہے ورنہ ٹی وی پہ کس چینل پہ آتی ہے اچھا ٹھیک آپ کوچ سیٹ ٹاپ باکس لگا کے ہیں گھر میں کیبل سچ ہ
جیو کا
اچھا ٹھیک وائی فائی وہ بھی جیو کا
ہوں
جی اس میں کتنا یہ رن ہوتا آپ کو
وٹس
اور سو مہینے کا ہ
ایک ہی بات آٹھ سو دونوں کی سیٹاپ باکس کے بھی اور فائبر کی
فائبر کے بھی آٹھ سوچ پھر وہ ٹی وی کے ساتھ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہوتا ہے
ہوں
لیکن آپ نہیں دیکھتے
گروادے
گھر والے دیکھے اچھا پھر بیڈ ٹھیک کیا بیڈ ٹھیک کیا
میں ابھی ویسے ہی
اچھا ٹھیک اس میں میٹرس لاق تھا
نہیں پرسوں لانا
ہ اب خالی میٹروزٹالنا ہے بس
اور بیڈ کور لانا چلو کور بیڈ کور
بقی س جو بالکو س اس کو نا نیچے والے کو کیا بولتے ہو اس میں ڈالنا ہے ابھی فرش ہی آج کل آتا ہے نا ایسا ہی جو ہمارے آفس میں لگا کے ہے یہ ٹھیک نہیں رہے گا
فرش دو نےے
سرسی ڈلو
وینرھنڈ لگے گ ج
وہ بیڈ کے نیچے بھی ڈالنا ہوتا ہے پھر فرش کہ نہ ادھر
کچھ بھی ڈال سکتے ہیں پرانا جی ٹھیک
اس سائز کا کہاں ملے گا پھر لیکن اس سائز کا شیٹ مت ملے گا
کو اگر نہیں ڈائنگ کے وہاں سے کون دیکھے
قالین آتے ہیں نا قالین بڑا سکتے
نہیں زیادہ
ہاں اچھا اچھا واڈ رووم وغیرہ سیٹ کیے اب کیا خالی اب خالی دلہن لانی ہے تو بس باقی سارا سیٹ ہو گیا
اب کپڑے وپڑے تھا
اچھا کبھی کپڑے نہیں لائے اب کہاں دیکھا کاں ڈرس وغیرہ دیکھا
ہاںٹا جانا
نوٹا نوٹا میں کہدر ہ
نوٹا چوک میں ہے نا کئی س کے پسلام
نوٹا چوک میں
ہ
وہاں پہ وہ جو یوٹیوب پہ یہ ہے نا انسٹاگررام پہ بناتا ہے نا وہ ہبا کا جل کاا وہ لڑک ہے وہ بیجتا ہے کچھ اس کا نام ہے کچھ جو نا یہ بناتا تھا گانے بھی بناتا تھا سانگ بھی یہ کرتا تھا یہ اس کا نام کیا ہے بڑا بڑا لڑکا جس نے وہ سانگ بنایا تھا
ہاں کون
نوبل نوبل انٹرپرائزز ہے نا وہ کو نہیں کہتا ہے اچھا ٹھیک اور وہ نا کومیڈین جو کامیڈی بھی کرتا تھا ہمباق دل کا وہو
ہوتا
اس کو بھی گوجوارہ چوک میں ہے نا شاپ مجھے لگا وہ بھی بھیجتا ہوگا
اب شروانا
ہوں اچھا وہ بک کیا وہ یہ نا جو نا پرسوں بول رہے تھے پندرہ ہزار دینا ہے وہ لہنگا ہاں وہ بک کیا
کروں ایک
آپ کہاں پہ بک کرنا ہے
اور
وہ سارا نہ ہوتا ہے یہاں پہ بھی جو کرتے ہیں جو
وہاں پہ اچھی کالیک سے
اب گئے وہاں پہ دیکھا وہاں پہ کب گئے تھے
سڈے
سنڈے کو گئے تھے وہ سنڈے کو کھلے ہوتے اچھا ٹھیک
سیزن ہے نا اس خدے رہتی ہے
ہ اب بک کیا کہ ابھی بک نہیں کیا
میں ابھی کدھی پسند نہیں آیا
تو پھر اس کو کہاں سے آئے گا ایک ہی منیینے میں نیا کلر اس نے بولا نئی کلیکشن آئے گی
شادیوں کا سیزن ہے نا نیا مال پہنچتا ہے
جو اس نے سینڈ کیا تھا وہ کلر وہ دکھایا اس کو
ہاں وہ لائٹ کلر ب رہ ہے لائ
نہیں اس شاپ کیپر کو نہیں دکھایا دکاندار کو کو نہیں دکھا بولا آئے گا وہ شر تو بہت بڑیا ہے
ای
ہ خود کے لیے کچھ شاپنگ کی ٹریک سوٹ وغیرہ کم از کم کچھ لاؤ شوز اسے سنڈے کو
نہیں ورکنگ ڈیز
اچھا ٹھیک ہے
جیس زیااندہ نہیںکوںں گا
ہاں
تب تک سیون بھی آئے گی فرسٹ تک
ہی اب گھر کا گھر کے ہاں آئیں گے نا جلدی آئیں گے آپ کا کتنا بنا ہے اس مہینے
ایٹ تھازنڈ نائن ہنڈ
آٹھ ہزار نو سو ا ٹھیک میرے سب سے بڑھیا بنے تیرہ ہزار کچھ بنا ہے میں نا میں بادشاہ ہوں اس مہینے میں بادشاہ ہوں ہ ہم کیا کریں گ خرچ آتی ہے نا کہاں گزارا ہوتا ہے
ہ
تو اما سب کو یہ کرے برکت ک رہو برکت کرے اور یہ ابھی مہنگے ہے مرغے آپ کے ٹائم اب اب ہونااہ انڈے بھی مہنگے ہیں مرغے بھی مہنگے ہیں ہاں اور یہ دو سو دس روپے میں کلو کے جی ہے مرغا
ہاں
دو سو بیس ہو گیا
بس
اب اب اس ٹائم اللہ سے یہ کرو پھر یہ بند ہی کرنا ہے یہ مرغے کا سسٹم ہی بند کرنا مرغیا رکھنا ہی نہیں نہیں مہ ب مسرور کو نہیں دینا مرغے
ہوں
ہ چلو دس منٹ ہو گئی چلو اللہ آپ کو آباد کرے چلو اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے اللہ حافظ
سی